وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو
اچھے سے اپ ٹھیک ہو
شکر اللہ کا آپ کے گھر میں سب
ہاں شکر اللہ آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ا
ہاں شکر شکر اور سناؤ کیا کر رہے ہو کھانا وانا ہوگیا ہاں ہم تو کھانا ہی کھا رہے تھے اب فنش ہو گیا
اچی برتن برتن د لیے
اپ کے یہاں مہمان گے
نہیں وہ تو یہی ہے
ا
ہاں انہوں نے کھانا کھایا برتن دون ہیں
اچھا چلو اچھی بات ہے
آپ کہاں تھی آپ تو کچھ دنوں سے دکھائی نہیں دے رہی تھی آپ تو زیادہ مصروف ہو گئی ہو
بس گھر کے کاموں کے ساتھ ہی اور کیا گھر کا کام ہی ہوتا ہے اور کون سا میں بزنس کرتی ہوں یہاں
ہاں گھر کا کام ہی نہیں چھوڑتا ہے اس لیے ہمیں فرصت نہیں ہے
قسم سے نا اللہ کی قسم مطلب اتنا بزی رہتے ہیں نا سمجھ ہی نہیں آتا ہے دن کہاں سے نکلتا ہے رات کہاں سے ہوتی ہے صبح اٹھنا اتنا مشکل لگتا ہے جیسے لگتا ہے کہ کوئی ن قلعہ پاس کرنا ہے
ہاں نہیں ہمارا دن کا کام بھی جلدی ختم ہو جاتا ہے اور رات کو بھی ٹائم سے سو جاتے ہیں
چلو آپ کا تو آپ کی تو مزے ہی ہے آپ کی تو اچھی بات ہے
ہاں نہیں صبح جب سویرے جب اٹھتے ہیں صبح تو پھر دن کا کام بھی جلدی ختم ہو جاتا ہے
چلو اچھی بات ہے ہمیش تو سمجھ نہیں آتا ہمارا دن کہاں چلا جاتا ہے رات کہاں چلی جاتتی میں
ہاں میں نے سنا کیا آپ کبھائی دکان سے لیٹ آتا ہے
ہاں بہت چلو اس کا تو چھوڑو وہ تو ایک ہے ہمیں تو سب وسے سی آتے ہیں
کیوں باقی کہاں ہوتے ہیں باقی دو
ہیں لیکن وہ لیٹ آتے
ہاں مطلب لیٹ آنے کی وجہ تو ہوگی نا
وہ بس پت نہیں اپنی کھیل کود کے ساتھ مصروف رہتے ہیں اور پھر جب من چاہے تو تب ائے
ٹھیک ٹھیک ویسے تو ہم تو ان کو ٹائم پہ بلاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے یہ ٹائم سے آ جاتے ہیں ہمارے یہاں تو یہ دیر تک دکان پہ نہیں ہوتے ہیں پھر بھی لیکن ٹائم سے آتے ہیں س ے ن تک ہم نے کھانا وانا کھا لیا ہوتا ہے
آپ کے تو مزے ہیں پھر چلو ایش کر لو پتاہ ہے مجھے لگتا ہے آج رات نا میں ٹوٹل تین گھنٹے سوئی ہوں سمجھ ہی نہیں آیا مجھے کیا ہو گیا آج رات کو مطلب کل شام دو بجے سوئے صبح پھر چھ ساڑھے پانچ واپس
جب آپ کو کھانا کھانا ہوگا نا تو ان کو آدھے گھنٹے پہلے ہی فون کیا کرو کہ کھانے کے لیے آ جاؤ پھر تب تک یہ آ جایا کریں گے
وحی نہ مسئلہ ہوتا ہے پھر بولتے ہیں ان کو لیکن یہ نہیں آتا تو ہے ٹائم بیکب کیا کریں ہمارا تو ایسا ہی ہو گیا ہے
کے بعد ہی آپ کھانا کھا لیا کرو پھر اس سے پھر بہت آسانی ہوتی ہے
ہاں وہ تو بالکل صحیح ہے اگر ویسا ہوتا نا تو میں تو خوش ہو جاتا
ہم تو ویسا ہی کرتے نغر کے بعد ہی کھانے ہیں ہم بھی کھاتے تھے دیر سے لیکن پھر صبح ڈانٹ پڑتی تھی کہ ہم نہیں اٹھتے ہیں صبح تو اس لیے ہم نے بھی مغرب کے بعد ہی شروع کیا
آپ نے تو اچھا کیا کیا ہے وہی اصل میں وہی طریقہ اپنانا چاہیے اصل میں ہمارے اسلام میں بھی صحیح ہے کہ شام کو کے بعد جلدی سونے کی فکر ہونی چاہیے اور پھر صبح اٹھنے کی فکر ہونی چاہیے
اسلام پہ چلتے ہیں ہم تو اپنی کرتے ہیں
اور کیا اگر ہم سچ میں اسلام کے دائرے سے چلیں گے تو تو ہمیں بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا اور اچھے سے سو بھی پائیں گے
ہاں یہی بات تو صحی ہے اب تو ہمیں اپنی ہی روٹین ہی چینج کرنی ہے
ہاں وہی نا
ہیں دن بھر کام کرتے رہتے ہیں پھر خود کا رہنا سہنا کیا ہے وہ تو ہمیں پت ہی نہیں ہوتا ہے دن بھر ہم سیوا کرنے میں لگے ہوتے ہیں
اور کیا کسم سے سمجھ نہیں آتا ہے دن کہاں چلا جاتا ہے رات کا بھت تی ہے
میں نے سوچا میں نے آپ کو اس لیے کہا کہ میں نے سوچا کہ میں آپ کو کہوں گی کہ میرے ساتھ آ جاؤ مجھے جانا ہے لال چوک ت یا تو ناؤ گام تک جائیں گے دکان کے دکاندار کے پاس مجھے جانا ہے سوٹ کچھ لانے
اچھا
سوتا ہے کہ میں آپ کو فون کر کے پوچھ لوں میرے ساتھ آؤں گی کیونکہ آپ کی چوائس اچھی ہے
ہاں کوئی بات نہیں کب جانا ہے کتنے بجے جانا ہے
ا بس تھوڑی دیر میں جائیں گے
چلو کوئی نہیں جب جانا ہوگا تو تو مجھے بلانا
ہاں ٹھیک ہے آپ فری ہو
ہاں ہاں میں تو فری ہی ہوں میں کیا
ٹھیک ہے پھر تو اچھی بات ہے تو میں نے سوچا آپ کی چوائس اچھی ہے تو مجھے کچھ کیجول سوٹس لانے تھے
و
ویسے آپ کو مت پتا ایک تو سستے اور اچھے کہاں پہ ملیں گے
ارے ہاں بہت جگہ ہے
پھر بھی کہاں پہ مطلب جہاں ہم جا سکتے ہیں میں نے آپ کو بولا مطلب ناؤگام جائیں گے آپ کو اس کے علاوہ کوئی اور جگہ پتاہ ہے جہاں
نہیں چلو وہی جاتے ہیں ناؤگام مے جاتے ہیں ٹرپل اسٹار کے پاس
ہاں اس کی کلیکشن بہت اچھی ہے
ہاں بہت زیادہ
چلو پھر ٹھیک ہے میں آپ کو بلاؤں گی میری بہن بھی گھر پہ نہیں ہے ورنہ میں اسی کو ساتھ لے جاتی ہ میں نے سوچا میں آپ کو بول ب بیمار ہے وہ سوئی ہے
چلو کوئی بات نہیں
ہاں
اور گھر پہ سبھی ٹھیک کیا آپ کے پاپا واپا ٹھیک ہے چلو پھر شکر اللہ کا اور آج کیا منایا تھا
کچھ نہیں بس میرا بھائی آیا وہ مجھے تنگ کر رہا ہے
کیوں
پتا نہیں یہ چھوٹا والا ہے یہ آیا مجھے ت کرنے
یہ کیا بول رہا ہے
کچھ نہی بس ایسے ہی لڑنے کا موڈ ہے اس کا
اچھا
ہاں ہاں
چلو اور
بس چل رہے ہیں اسی دن کی روٹین کے ساتھ اور کیا کریں گی چھوٹے بچوں کے تو مزے ہی ہے
اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے کیا کریں
کبھی ختم ہی نہیں ہوتا ہے رات کو سارا کام کر کے رکھتے ہیں صبح رین روٹین میں وہی کام کرنا پڑتا ہے کب ہو گئی یہ کام ختم شادی کر کے بھی جانا ہے تو یہی کام ہے تو شادی سے پہلے تو یہی کام ہے
یہ تو ہر جگہ یہی کام ہے اس کام کا کیا کہیں اور آپ بول رہے تھے ہمیں کچھ مہمان آنے والے ہیں وہ آئے پھر
ہاں ہاں وہ آئے پاپا کے کچھ باہر کے یو پی کے آئے
چلیے اچھی بات ہے
ہاں ہم نے تو یہ بھی سوچا تھا ہم کسی اب کام والی کو رکھیں گے
کیوں
کیونکہ اب میں اپنی تیاریوں میں لگی ہوں نا مطلب یہ
ہمم ہمم
تو اس لیے ہم نے سوچا تھا اب میں تیاریاں کروں گھر کا کام سنبھالوں کیا کروں
اچھا
اس لیے ہم نے سوچا تھا ہم اب کام والی کو رکھیں گے ایک کو ہم نے لایا تھا تھا اس سے پہلے لیکن اس کو کچھ کام آتا آتا ہی نہیں تھا
اچھا
تو پھر ہم نے اس کو چھٹی کروائی ایک مہینے کے بعد ایک مہینے کے لیے وہ ایڈوانس لیتے ہیں نا
ہاں ہاں
تو اس لیے پھر ہم نے اس کو نکالی دیا ہم نے اس کو بولا بس ہمیں ایک مہینے کے لیے چاہیے
چلو ٹھیک ہے پھر اچھا اب کسی اور کو پھر دیکھنا تھا نا
ہاں ہم کہہ رہے ہیں ہم کمپنی سے نہیں لائیں گے کمپنی والے ایک تو ان کو دس ہزار دیتے ہیں اور خود کو سات ہزار لی ہیں ہم نے کہا اگر ہمیں ایسے ملے گی نا وہ خالی دس ہزار لیتی ہے سات ہزار بچ جاتے ہیں
س ہی شک س
آپ کے نظر میں مطلب کوئی ہے
نہیں یہاں سے کوئی نہیں ہے اب میں دیکھوں گی اگر ہوگا کوئی تو میں بولوں گی
ٹھیک ہے پھر بولنا ضرور کیونکہ ماما کی ہیلپ بھی ہو جائے گی
چلے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں آپ کو بولوں گی ضرور اور آج کیا بنایا تھا ہم نے
ہم نے آج بنایا تھا پالک اور چکن تھا
ہ
اور تھا اور دال تھی آپ نے کیا بنایا تھا
ہمیں تو گوشتی ہے
ٹھیک ہمارا تو ختم ہو گیا
چلو اچھی بات وہی ہے
ہمیں آج اتنا جتنا آتا تھا اتنا نہیں آیا
چلو اچھا تو ہوا ضائع نہیں ہوا ختم ہو گیا
ہاں
اور ابھی کیا کر رہی ہو
میں برتن دو رہی ہوں
چلیے ٹھیک کھیت چ کا
برتن بھی دھونا باقی تھا میری بہن جو ہے نا وہ بڑی کام چور ہے بڑی والی
اچھا کیوں وہ نہیں کرتی آپ کی ہیلپ
ہاں وہ کام کرتی ہے مجھے بھی تھوڑا کام تھا میں واش روم میں تھی اس نے میرے برتن بھی نہیں دھوئے
اچھا ایسا ہے
ہاں
چلے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں
ہاں اور
بس چلتی ہے زندگی چٹ رہی ہے
وہ تو سب کی ایسی ہی چلتی ہے روٹین کے ساتھ اور کیا ہے پوری زندگی کا کام ہی کیا ہے
ہوں ہوں صحی بات ہے
ہیں
ہاں بالکل
سلو
چلو اور سناؤ
میں بھی اپنا کام کرتی ہوں اللہ حافظ
اللہ حافظ ہ ہوں
ہوں